السلام علیکم بڑی خاموش نظر آ رہی ہیں سب خیریت تو ہیں السلام علیکم آج بڑی خبر خاموش نظر آ رہی ہیں سب خیریت تو ہیں
وعلیکم السلام وعلیکم السلام احمد اللہ سب ٹھیک ہے سب کو بس کچھ دنوں سے تعلیم اسائنمنٹ اور مستقبل کے بارے میں بہت بہت غور کر رہی ہوں
یہ تو ہم سب کی حالت ہے کالج کی زندگی جتنی دلچسپ دکھائی دیتی ہیں اتنی ہی ذمہ داروںں سے بھری ہوئی بھی ہیں
جی بالکل جب کالج میں داخلہ لیا تھا تب لگا تھا کہ یہاں صرف آزادی اور خوشیاں ہوگی لیکن اب احساس ہوا کہ یہ دور انسان کی شخصیت بنانے کا دور ہوتا ہے
صحیح کہا یہاں صرف کتابی علم نہیں ملتا بلکہ زندگی کے اصل سبق بھی ملتے ہیں
ہاں مجھے یاد ہے شروعات میں میں کلاس میں بہت سوال پوچھنے سے جھجکتی تھی
ہاں اورب
اب اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو بےجھجھک پوچھ لیتی ہوں کالج میں میرا آتم وشواس بڑھا دیا ہے
یہی تو سب کے سب سے بڑی بات ہے تعلیم کا مقصد صرف ڈگری حاصل کرنا نہیں بلکہ انسان کے اندر حوصلہ اور سمجھ پیدا کرنا بھی ہے
جی بالکل اور مجھے لگتا ہے کہ کالج کی سب سے بڑی نعمت اچھی دوستیاں ہوتی ہے
جی ہاں کچھ دوست ایسے مل جات ت ہیں جو خون کے رشتوں سے جیسے لگنے لگتے ہیں
ہاں اور مشکل وقت میں وہی سب سے پہلے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں
مجھے یاد ہے جب میرا ایک پروجیکٹ ادھورا رہ گیا تھا تو پوری ٹیم نے مل کر میری مدد ک ت
ایسے لمحے انسان کبھی نہیں بھولتا
ہاں یہ سچ کہا تو کالج کی یادوں میں کلاس روم سے زیادہ دوستوں کی یاد رہے گی
ہاں اور کینٹین بھی
ہاں بالکل صی بالکل اتنی بار ایسا ہوا ہے کہ ہم پڑھنے کے ارادے سے بیٹھے اور باتیں کرتے گھنٹوں گزر گئے
لیکن امتحان کے دنوں میں وہی لوگ کتابوں میں ڈوبے نظر آتے ہیں
ہاں ہاں اور اب کسی کو لگتا ہے کہ پورا سال برباد کر دیا
یہ تو ہر تالب ا علم کی کہانی ہے
ویسے تمہیں کون سی چیز سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے
ول کی فکر
کیسیی فکر
یہی کی پڑھائی پوری ہونے کے بعد کیا ہوگا کیا ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے کیا ہم ہمارا خواب پورے ہوں گے
ہاں یہ سوال میرے ذہن میں بھی آتے ہیں
جی پھر میں سوچتی ہوں کہ اگر محنت اور لگن ہو تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں
بالکل کامیابی ایک دن میں نہیں ملتی اس کے لئے لگاتار جدوجہد کرنی پڑتی ہے
اور صبر بھی رکھنا پڑتا ہے
ہاں صبر بہت ضروری ہے آج کی نسل جلدی نتیجے چاہتی ہے
جی جی بڑ ہر بڑی کامیابی کے پیچھے برسوں کی محنت ہوتی ہے
صحیح کہا مجھے لگتا ہے کہ کالج کا دور انسان کو محنت کی اہمیت سمجھاتا ہے
ہاں اور وقت کی قدر بھی
پہلے تو گھنٹ میں گھنٹوں موبائل استعمال کرتی ہی رہتی تھی
اورورب
اب کوشش کرتی ہوں کہ کی وقت کو بہتر انداز میں استعمال کروں
ہاں ویسے تمہارا کوئی خاص مقصد
بہت اچھا اچھی بات ہے
اچھی بات ہے
جی ہاں میں چاہتی ہوں کہ تعمل حاصل کر کے اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں اور اپنے خاندان کا سہارا بنوں
ماشاء اللہ یہ بہت خوبصورت سوچ ہے
اور تمہارا کیا خواہش ہے
میں چاہتی ہوں کہ جہاں بھی کام کروں ایمانداری اور محنت سے کروں اور لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکوں
انشاء اللہ تمہاری یہ خواہش ضرور پرییگی
شکریہ
کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ کچھ سال بعد جب ہم کالج چھوڑ دیں گے تو یہ سب کتنا یاد آئے گا
ہاں یہ کلاسیں یہ اسائنمنٹ یہ دوستیاں یہ ہنسی مذاق سب یاد آئے گا
ہاں شاید اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ ہم کتنے خوبصورت دور میں جی رہے تھے
صیح کہا بالکل اس لیے ہمیں ہر لمحے کی قدر کرنی چاہیے
جی صحی کہا کیوںکہ گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا
مجھے ایک بات اور محسوس ہوتی ہے
کیا
کالج میں ہمیں صرف تعلیم نہیں دی بلکہ لوگوں کو سمجھانے بھی سکھایا
جی بالکل یہ الگ الگ مزاج اور سوچ کے لوگ سے ملاقات ہوتی ہے
ہاں اور اب احساس ہوتا ہے کہ ہر انسان کی اپنی کہانی اور اپنی جدوجہد ہوتی ہے
یہی وجہ ہے کہ انسان کے اندر برداشت اور سمجھ پیدا ہوتی ہے
سچ کہتوں میں کالج نے پہلے سے زیادہ پریپک بنا دیا
مجھے بھی یہی محسوس ہوتا ہے
کالج نے ہمیں صرف تعلیم نہیں ارے وہاہ کیا خوبصورت جواب ہیں
اور تمہارا
میرے لیے کالج لائف ایک ایسی کتاب ہے جس کا ہر صحفہ ایک نیا سبق اور نئی یادیں سمیٹے ہوئے ہیں
واہ کیا بات ہے یہ جلمہ تو دل چھو گیا
کیونکہ یہ سچ ہے کچھ سال بعد ڈگری تو ہاتھ میں ہوگی لیکن اصلی دولت یہی یادیں رہے گی
اچھا اب مجھے چلنا
بالکل اس اور ان یادوں کی خوبصورتی ساری زندگی ہمارے ساتھ رہے گی
اچھا مجھے چلنا چاہیے کچھ کم باقی ہے
مجھے بھی اپنی تیاری مقبل کرنی ہے
اچھا اچھا اگر تمہیں کالج لائف کو ایک بار اور جرمے میں بیان کرنا ہو تو کیا کہو گی ہلو
میں کہوں گی یہ خوابوں محنت دوستی اور امیدوں کا سفر ہے
واہ بہت خوبصورت جواب س سچ کہو تو مجھے کالج نے پہلے سے سے زیادہ پریپکو بنا دیا
ہ
میرے لیے کالج لائف ایک ایسی کتاب ہے جس کا ہر صفحہ ایک نیا سبق اور نئی یادیں سمیٹے ہوئے ہیں
بہت خوبصورت انشاء اللہ
کیونکہ یہ سچ ہیں کچھ سال بعد ڈگری تو ہاتھ میں ہوگی لیکن اصلی دولت یہی یادیں رہے گی
ہچ جی جی جی بالکل
اچھا اب مجھے چلنا چاہیے کچھ کام باقی ہے
مجھے بھی اپنی تیاری مقول کرنی ہے
اللہ حافظ
اللہ حافظ
م نا ا توئی